جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی انشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی ماشاء اللہ ہم بھی بالکل خریت سے ہیں بس کیا ہے ہمارے یہاں پر نہ بےد ہی تیز بارش ہو رہی ہے تو ہم گھر پر یوں ہی بس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا چلیے آج اب سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے ایکسرسائز تو کیوں نہ اج ہم ایکسرسائز کے وغیرہ مل مطلب ایکسرسائز وغیرہ فٹنس کے بارے میں گفتگو کریں
جی جی بالکل بالکل صحیح سوچا آپ نہ آج کل نہا فٹ رہنا بہت ضروری ہو
بالکل ایسا ہے کہ جو انسان فٹ نہیں ہے وہ تو اپنے جیون میں کبھی کچھ کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے پہلے ہمارا فٹ رہنا بےحد ہی زیادہ ضروری ہے
جی بالکل بالکل اگر شریر سوستھ رہے گا تو نا ہم اپنے سبھی کام اچھے سے کر سکتے ہیں اور نہا صحیح کہانا یہ تو آپ نے میں بھی نا روز صبح کچھ میں بھی روزانہ صبح جگتی ہوں تو نا کچھ سمے ایکسائز بھی کر ایکسرسائز کے لیے کچھ ٹائم نکال ہی لیتی ہوں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب دیکھیے ہم بھی ایسی ہم تو اپنے گھر پر سب کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایکسرسائز کرتی رہنی چاہیے یا تو ہمیں روزانہ یوگا کر تے رہنا چاہیے تاکہ کسی ایکسرسائز کرنے سے کیا ہو تا ہے ہمارے شریر میں بالکل بھی آلس پن نہیں رہ جاتا ہے اور ہماری باڈی اتنی ہی زیادہ اچھی رہتی ہے فٹ رہتی ہے اور ہمیں زیادہ مطلب ہم ایک دم ہی زیادہ خوش میں خوش رہتے ہیں اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو تو اندر سے ہماری باڈی زیادی فٹ رہے گی اور کیا ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے سے ہمارے باڈی میں بالکل بھی آلس
ایسے لچکنے لگ جاتی ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کی ہم آلس نہیں کرتے ہیں زیادہ تر تو اگر ہم ایکسرسائز اور یوگا کرتے ہیں تو
ا ویسے نا تم کون کون سی ایکسرسائز کرتی ہو مجھے بتا سکتی ہو اس بارے میں
جی ہم تو زیادہ تر واک کرتے ہیں سویرے سویرے یا پھر جیسے ہوگیا ہم یوگا زیادہ تر کرتے ہیں کیونکہ یوگا ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ یوگا سے ہم زیادہ تر فٹ رہیں گے اور ہماری باڈی اندر سے اچھی رہے گی تاکہ ہماری باڈی میں کسی طرح کی بیماریاں بھی نہیں ہوگی اگر ہم یوگا کریں گے تو اس وجہ سے ہم نا واک ہم سویرے سویرے سیر پہ جاتے ہیں تھوڑی دیر سیر کر کے آتے ہیں ٹہلنے جاتے ہیں کیونکہ سبیرے سویرے کی ہوا بے حد ہی تازی ہوتی ہے تو سویرے کی ہوا اور سویرے سویرے کی دھوپ جو ہوتی ہے نا وہ وٹامن ڈی اس میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بےحد ہی زیادہ اچھا ہو تا ہے تو سویر سویرے واک کرنے جانا چاہیے اور ہمیں یوگا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی اندر سے فٹ رہے اور تندرست رہے بےحد ہی
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور نا اور صبح صبح واک کے ساتھ ساتھ میں نا اگر ہم ننگے پیر گھاس میں جائیں گے نا تو گھاس میں ننگے پیر جانے سے کیا ہے کی جو ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے میں نے ایسا ہی سنا تھا کچھ
بالکل ایسا ہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نا چپلیں آتی ہے جس میں وہ مطلب تھوڑے کانٹے کانٹے ٹائپ کے لگے ہوتے ہیں تو جنٹس لوگ وہ چپلیں پہنتے ہیں جیسے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے تو وہ لوگ ہم نے دیکھا ہے بیچ میں وہ چپلیں بےحد ہی زیادہ چل رہی تھی کیونکہ وہ بی پی کہتے ہیں بی پی کو کنٹرول کرتی ہے اسے پہن کر اگر ہم تھوڑا دیر سیر کریں تھوڑی دیر چلے ادھر ادھر تو وہ ہمارے لیے وہ بی پی کنٹرول کرتی ہے ہمارے بی پی اس سے مطلب ایک طرح اچھے سے وہ اچھی مطلب بی پی ایک جگہ پر رہتی ہے ایسا لگتا ہے اسے ایسا کہتے تھے لوگ تو ہمارے گھر پہ بھی ہمارے امی ابو نے اس نے مطلب ان کی ٹرائی کرنے کا کہا کہ ہم نے جو ہم نے بھی کہا چلیے ٹھیک ہے ٹرائی کر کے دیکھتے پر وہ چیز اچھی تھی اس کی وجہ سے انہیں عادت ہو گئی ہے وہ لوگ روز سویرے ہمارے ساتھ سیر پر جاتے ہیں ہمارے امی ابو
جی بالکل بالکل میں نے بھی سنا تھا یہ تو کہ جو کانٹے والی چپلیں ہوتی ہیں نا اور ویسے بھی نا بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ان سے کیا جو ہماری باڈی کے اندر بلڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ٹھیک رہتا ہے ان چپلوں کو پہننے سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور ایسا ہوتا ہے نا سویرے سویرے ایکسرسائز کرنے سے طاقت اور پھرتی آتی ہے اندر شریر میں ایسا نہیں لگ تا بالکل بھی کہ ہم آلس ہیں اور دوڑ لگانے کے بعد ایسا لگ کہ تھوڑی دیر ہمیں نا جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی ہمیں سویرے سویرے ایکسرسائز کرانی چاہیے دوڑ لگانے کے لیے لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ تھوڑی دیر واک کریں گے یا پھر اس کے بعد ان لوگوں کو رسی کودنے کے لیے دینی چاہیے کیونکہ بچوں کی جو ہائٹ ہوتی ہے نا وہ چھوٹی ہی ایج میں بڑھتی ہے تو رسی کودنے سے ان کی ہائٹ اور جلدی اچھی طرح سے بڑھے گی اور وہ جتنا کودیں گے کھیلیں گے یا پھر ایکسرسائز کریں گے ان کی ہائٹ اور ان کی مطلب وہ تندرست اتنا ہی زیادہ وہ لوگ تندرست رہیں گے اور وہ بل کل مطلب ان کی ہائٹ اور ان کی شریر اتنا ہی زیادہ جلدی گرو کردے گی
جی بالکل بالکل تو میں بھی نا صبح صبح جگتے نا ہلکی دوڑ لگاتی ہوں فشچپ اور کچھ پش اپ بھی کرتی ہوں اور نا دوڑ لگانے کی بعد میں نا اسپنگ اور سیٹ اپ بھی کرتی ہوں ایکسر سائز کرنے سے نا شریر میں طاقت اور پھرتی آتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ جت ہم جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنی ہی زیادہ ہماری شریر میں پھرتی اور طاقت رہے گی اور ہمیں بالکل بھی آلس نہیں آئے گا کسی بھی چیز کا ویسے آپ کم سے کم کتنی دیر ایکسرسائز کرتی ہیں
جی میں نا کم سے کم تیس منٹ تک تو ضرور کرتی ہوں ایکسرسائز اگر زیادہ ٹائم ہوتا ہے میرے پاس تو زیادہ بھی کر لیتی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ ہم بھی ہم سویرے سویرے چھ مطلب مان لیجیے اب ہم سات ساڑھے پانچ پانچ بجے نکلتے ہیں سیر پہ تو ہم آدھے گھنٹے میں تو ہم تھوڑا واک ہی کر لیتے ہیں تھوڑی س دوڑ ہی لگا لیتے ہیں پھر دوڑ لگانے کے بعد ہم آدھے گھنٹے تک ایکسرسائز کرتے ہیں پھر ایکسرسائز کرنے کے بعد گھر آتے آتے مان لیجے ہمیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو ہمیں انسائیڈ چیزوں میں لگ ہی جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہماری شریر بھی ایک دم مطلب ہم ایک دم فریش فریش فیل کرتے ہیں ہمیں ایک دم تازگی محسوس ہو تی ہے اگر ہم سویرے سویرے اٹھ تے ہیں تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے بچوں کو نا عادت نہیں ہوتی ہے سویرے اٹھ نے کی اگر ہم انھیں سویرے سویرے اٹھا دیں تو پھر وہ لوگ ایک دم چھڑچھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگ کو عادت نہیں ہوتی ہے اور اسی لیے ہم نے ہمارے گھر کے بچوں کو نا عادت ابھی سے بنا کر رکھی کہ وہ لوگوں کو سویرے اٹھنے کی عادت رہے ایکسرسائز کریں تو وے لوگ مطلب تھوڑی پھرتیلے رہیں
جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اب ویسے نہ وتیام کرنے سے نا شریر سوتھ رہتا ہے اور مجھے تو نا سب سے زیادہ دوڑ لگانا پسند ہے اور دوڑنے سے نا پورے شریر کی اچھی کثرت ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اور بچوں کے اسکولوں میں بھی انہیں ایکسرسائز کرنا سکھایا جاتا ہے ان کے اسکولوں میں بھی یوگا کرایا جاتا ہے ایکسرسائز کرائی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور ہمیں یہ ایکسرسائز ویام کرتا رہنا چاہیے اپنے مطلب روزآنا میں ہمیں ایک دن میں تو کم سے کم آدھے گھنٹے تو ایکسرسائز کرنی ہی چاہیے یہ سب بچوں کو تو اسکولوں میں سکھائی ہی جاتی ہے
جی بالکل بالکل مجھے بھی نا دوڑنے سے نا پورے شریر کی اچھی کسرت ہو جا ہے ویسے نا تم کون سا ہی ویسے تم یوگ بھی کرتی ہو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میں
جی بالکل ہم تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میں یوگ تو ضرور ہی کر تے ہیں کیونکہ دیکھیے ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے ہمارے شریر کو وہ فٹ بنا تا ہے پر یوگا کرنے سے ہمارے شریر کو وہ اندر سے تندرست بناتا ہے اور ہمیں بیما ریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے تاکہ ہمیں کل کو کوئی بیماری ہو تو اس کے بعد ہمیں کوئی مطلب پریشانی نہ ہو اور بالکل بھی ہمیں بیماری سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت رہے گی تم آگے چل کر اس بیماری وہ بیماری سے لڑ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بیماری ہو تو
جی بالکل بالکل ویسے نا ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میں نا کھان پان بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ہم اکس اسائز کریں گے تو ساتھ ساتھ ہمارا کھان پان بھی اچھا رہے ہم اچھی چیزیں کھائیں ہم اچھی چیزیں پی رہے ہیں ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیے کھان پان ہمارا سب سے زیادہ ایسا چیز ہے جو سب سے زیادی چیز میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر ہم اچھی چیزیں کھائیں گے نہیں ہم جیسے باہر کا کھا رہے ہیں ہم تیل والی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا کولیسٹرول بڑھتا ہے اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کے با بےکار بے کار چیزیں کھا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ہمارے ایکسرسائز اور یوگا کرنے سے بھی کوئی مطلب رہے گا ہی نہیں اگر ہم کھان پان ہمارا اچھا نہیں رہے گا تو
جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں نا زیادہ سے زیادہ کھان پان پر بھی دھیان دینا چاہیے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میں اور نہ ہمیں تو نہ ایکسرسائز کرنے جاتی ہوں تو اپنے ساتھ میں نا پانی کی بوتل ضرور لے کے جاتی ہوں کیونکہ نہ پان ہاں پانی ایکسرسائز کے بعد میں نا شریر کو پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل صحیح فرمارہی اور پانی تو ہمیں دن میں سات گلاس پانی تو پینا ہی چاہیے یہ تو ایسا بتائی گیا ہے کہ ہمیں پانی تو زیادہ سے زیادہ پینا ہے پیتے رہنا چاہیے دن بھر میں
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے مجھے نا آپ سے ایکسرسائز کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا باجی
جی ہمیں بھی بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ
جی خدا حافظ